ہلو
ہاں جی اللام ولیکم وعلیکم السلام اور بتائیے سب خریت ہاں جی ہاں جی سب بڑ اور بت ہ جی س آپ بتے کیا کر رہے تھ خر آف
بس بیٹھی ہو تھی نانی کے گھر آئے ہو تھے ہم ہم
چ اچھا اپنےو لد س
ہاں جی ہاں جی ماں والد صحب کر گئے ہوئے تھے بچے جضد کرے تھے جانے کے لیے میں اچ چے جاتے ہیں آنا میں نے سوموار کو تھا بس دو دن پہلے آ گئی چلے جائیں گے ہم ہم دو چار دن رہ کے آبا
جی جی جال آپ کے وال ہاں جی آپ بع ب ٹھیک ہے
ہاں سب بڑھیا ہے سب اللہ کی رحمت ہے
بار بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ
بس فری بیٹھ رہ آ کے میں بتایا تو تھا فری بیٹھی ہوئی ہیں ڈنر بنا بریک فاسٹ کیا ہے بھابھی جان نے بنایا تھا بس اب لنچ کی تیاری کر رہے ہیں وہ
کیا بنا رہے ہیں ان لنچ میں اج
پتا نہیں کیا بنا رہے آلو کی روٹی رٹی کہہ رہے تھے بنانے کے لیے
ہ آپ بتائیے آپ نے کیا کیا
ہم نے آج مکس ویج بنایا ہے سالن بنایا ہے ہم نے مکس ویج کا اور ساتھ میں روٹی بنائی ہے
اچھا اج سنڈے ہے کچھ سپیشل نہیں بنایا
نہیں مکس ویج بنایا نا سبزی ساری مکس کر کے اس کا بنا لیا سالن بنا لیا اور ساتھ میں روٹی بنا لی اور ساتھ میں رائتا ہو جائے گا
اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رائتہ آپ بط شوق سے کہتا ہمارے گھر میں رہتا کوئی نہیں کاتا میرے شور صاحب ہے نا اچھا میرا شور صاحب ہے نا بت نک کھاتے ہو کھ دی کھا کے خوش رہتے ہیں
نہیں نہیں ہم س بتا کھاتے ہیں کھیر ایک کا ہو گیا لوکی کا ہو گیا بوندی کا ہو گیا رائتا میں بہت اچھا لگتا ہے آلو کا ہو گیا
کیا ہماری ہماری ایک میری امی جان ہے نا اممی جان ہمارے امی جانا ہے ان کی کی مطلب امی جان کی آگے ساس ہے وہ کھاتے تھے بہت زیادہ اورد دہی میں آلو کتر کے ڈال لیا یا پہ کھیرا کتر کے ڈال لیا کھیرے کو بوائل کر کے پھر ڈال دیا تھوڑا سا نون مرچا ہو ڈال کے پیاز ٹماٹر ڈال دیتے تھ مرچ میںا ہی میں
بالکل بالکل جی بہت زیادہ لذیذ بنتا ہے
پچھلے زمانے کے تو لوگ تو بہت زیادہ کھاتے تھے نا اب کے زمانے میںیرے کوئی کاتا بھی نہیں ہے اتنا کہتے ایک چھوٹا سا کایا ساد پیٹ بھر جاتا ہے بچوں کا بھی ہمارا بھی پچھلےمانے لوگ بہت زیادہ کچھات ہیں کیا
بہت زیادہ کھاتے تھے سالن بھی اتنا توھر روٹی کم اور سالن زیادہ کھاتے تھے آپ کو تو آپ کچھ کھا ہی نہیں کچھ کوئی سال کوئیا نمک تز ہے سالن میں کوئی زیادہ مرچی تیز ہے اور روٹی کھاتے ہیں سالن کھاتے ہی نہیں اس وجہ سے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہماری جو دادی جان تھی نا وہ اتنا کھاتی تھی وہ اتنا کھات تھی ایک سو پانچ سال عمر ہوگی ایک سو پانچ اس کی
اچھا ابھی بھی زند ہے آپ
نہیں نہیں ابھی نہیں ہے دو دو سال ہو گئے ہم ان کو مطلب ان کا وہ انتقال ہو گیا انتقال انتقال ہو گیا ان کا وہ بہت کھاتی تھی کبھی ہم جب یاد کرتے نا کوئی چیز بناتے ہیں ہمیں ان کی یاد آ جاتی ہے کہتے دیکھو ہماری جاتی تھی اتنا کھاتی تھی اب تو کھایا بھی نہیں جاتا ہماری امی جان ہے نا وہ کہتی ہے کہتی ہماری ساس دیکھو کتنی بڑی عمر لے کے گئی ل گئی ہوئی ہے ہم دیکھو کچھ اندر جاتے پتا ہی نہیں ہے میری امی جان ہے نا وہ اتنی تھوڑی سبزی لیں گے آدھی روٹی کھائیں گے ہم ہنستے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھانا ہوا ابھی کیا کریں کہ اب شریروں میں شریر ایسے ہو گیا گیس بن جاتی ہے باڈی میں
ہاں گلے میں
بک بالکل اور آپ کے بھائی جان کے بچے وغیرہ ٹھیک ہے سارے آپ آپ کے بھابھی
ہاں سب بڑھیا ہاں جان ہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ بتائیے
ہاں جی سب بڑھیا ہاں جی سب بڑھیا شوہر ہاں جی دکان پر گئے ہوئے شوہر صاحب ایکچلی ہمارے بھائی جان آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر تو وہ بھی آج کل دکان پہ جا رہے ہیں ہاں جی دیکھ رہے ہیں دکان پے
اچھا وہ چھوٹٹیںاں منانے کے لیے آپ
ہاں جی وہ پانچ دن کے لیے آئے ہیں اب ان کے جانے کی تیاری ہو جائے گی اور ایک ہفتے تک تو بول رہے ہیں ہمیں کہیں گھماؤ ہم چل دیکھتے ہیں آپ کو کہیں گھماں کے لاتے ہیں کی جگہ پر تو اس اب گھمانا ہی ن جے ہاں جی پر دھوپ کی وج سے نکال نہیں ہو رہا ہے
اور ہماریے اب میں بھی اپنے گھر آئی ہووئی ہو نا بچے ماموں کے۔ بچے بھائی جان کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں کہیں لے چلو کہیں لے گرمی اتنی ہے لے جایا جا نہیں چاہتا کیکہ صبح ہم رات کو ہم ہمیں ایک دو دو بج جاتا ہے سونے میں سب بھابی اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہیں بچے ستھ سوتے ہو ہی نہیں ہیں جو ہمارے ابو جان نہ وہ بہت نہ چلاتے ہیں اتنا چلاتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ میں نے صوبہ جلدی اٹھنا ہوتا ہے تم تو دو دو بجے سو گئے بارہ بارہ بجے اٹھنا ہے وہ اتنا چلا کل کے رات کر رات کو ہم سوئے دو بجے سوئے ہیں ہمارے ابو جان ہے اتنا چلا رہے ہیں کیا ہو آپتے سوئے نہیں ہم نے تو اٹنا پڑتا ہے تم تھوڑا لیٹ اٹھو
بالکل صحیح فرمایا آپ نے نے کیونکہ پچھلے زمانے کے لوگ بھی نہ جلدی سو جاتے ہیں ہم لوگ ابھی لیٹ ہوتے ہیں انہیں تو ٹائم پہ سونا ٹائم پہ کھانا سب چیزیں ٹائم پر چاہیے
ہاں بلکل صحیح کا اپنے تو
بس ہم بھی بس اپنے نہیں ہم بھائی کے ساتھ بنا کہیں گھومنے جانے کا ہمارے نا نکاح بھی ہے ہمارے پپو کی بیٹی کا تو سوچ رہے ہیں کچھ شاپنگ کر لے بھائی جان کا گھومنا بھی ہو جائے گا ہماری شاپنگ بھی ہو جائے گی
نہیں نہیں وہ شاپنگ کرنی دوسر ہوتے وہ گھومنا دوسرا ہوتا گھومنا ہوتا ہے کہ الگ سے گھومنا ہوتا ہے وہ ہے پہلے شاپنگ کریں پھر دکانوں پے جا کے بیٹھے ٹھیک ہے کہیں باہر اٹھائے پھر گھر آ جائےوہ تھوڑی نہ گھومنا ہوتا ہے
نہیں لے کر جائیں گے
جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے پاس اچھے اچھے اچھے شہر بنے ہوئے ہیں کشمیر آپ کے پاس تو ماتا کا ایک مندر بھی ہے کہتے ویشنو دیوی بھی ہے جاؤ وہاں
جی جی ہم دیکھیں گے گوما کے لائیں گے اس کو کہیں بھی پر ابھی تو ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے کیکہ اس کو بھی کچھ کپڑے خریدنے ہیں یہاں آ کے حساب سے تھوڑا بہت ہاں جی اس کو یہاں کے کپڑے بہت پسند آتے ہیں میرے بھائی جان کو تو زیادہ تر وہ یہاں آ کے کپڑے ہی پہنا پسند کرتے وہ تو یہاں سے اپنے کپڑے لے جاتا ہے
تو آپ کی تو آپ کی بھابھی جان نہیں آئے
یہ ہمارے بھائی یہ بھی دونوں چھوٹے ہیں ایک نے بھی بی کوم کی ہے ہاں ج جی اور ایک ابھی ٹینتھ میں ہے
اچھا چھوٹے وال لاا مطلب ہاں
ہاں
اچھا بڑیا لایا میں اکیلے آیا باسات اممی چان بھی آئی ہے
تھڑا سے بیٹھنا ہوتا ہے مجھے فون کر دیتا ہے کیونکہ اس ان کے نا یہاں پہ آتے ہوئے راتے میں فون بند ہو جاتے ہیں پٹھان کوٹ کے پاس ج پ یہ مجھے فون کر دیتا ہے اطلاع کر دیتا ہے پھر میں ٹائم پر سے سے گاڑی کو دیکھ کل میں پہنچ جاتی ہوں اسٹیشن پہ
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں یہ بات ہے ہمارے بھی ایک ریلیشن میں ہے وہیں رہتے ہیں وہ بھی اب ٹرین کہتے ٹرین سے زیادہ کہتے گاڑی پریفر کرتے ہیں اور ٹرین میں کب جات ہیں ویسے ا گاڑی سے اچھا تو میں تو مانتی ہوں گاڑی سے سب سے اچھا اچھا ہے ٹرین ا چیا آرام سے سوجو کیونکہ گاڑی تو ہوتی ہے سارا رات چلانی پڑتی ہے پھر یا کہ کہیں جا کے ہم رک جیں وہاں ہمیں کمرے لینے پڑتے ہیں رات کو سونے کے لیے ٹرین میں سو ٹرین میں جاؤ آرام سے نہ کو کمرے کی چنتا ہے نہ کسی د کی چنتا تو ٹرین میںطلب سونے کو مل جاتا ہے رات کو سوئے صبح جلدی اٹ کے س
م اتنے میں کل بھی جاتے ہیں اتنے میں ہم ٹرین میں سوئ گے تو پہنچ ک ہمیں وہاں پر پھر اگر سونا ہے تو ہمیں کمر لینا پڑےا
ہاں آپ وہ بھی پایا ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے خاندان میں نا ہماری ایک بھابھی جان ہے وہ بھی جہاں آپ رہ وہیں رہتی ہیں وہ ہم ان کے جو جو ج کے جو آبو جانا انہیں کہتے ہیں ٹرین میں چلے جؤ جاتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہم ٹرین میں نہیں جانا وہ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں آرام سے مزے کر کے جاتے ہیں جہاں انہیں اچھا لگتا ہے وہاں رک بھی جاتے ہیں پھر رات کو کمرہ لے کے رہتے ہیں مطلب آ پت ہی ہے آپ کا آج کل مہنگائی نہیں ہو چکی اپ اب ٹرین میں چل جو جہاں آپ نے دو تین گھنٹے لگانے آپ دو ک د گنٹے پہلے پہنچ جؤ گے
ہاں جی ہاں جی وہ تو ہے ہی اور پتہ ہے آج کل آپ کو ٹرین کی ٹکٹیں بہت ہی مشکل سے بکنگ ہو رہی ہیں اپ جتنی جلدی مرضی کرائیے ویٹنگ میں تتکال بھی اگر آپ ٹکٹ لیتے ہیں نا تو وہ بھی ویٹنگ جا رہی ہیں آج کل چھٹیوں کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ ہے
ہ اب میرے نا میرے بھائی جان کہہ رہے تھے کہیں جامع مسجد جانے کے لیے کررے ت ماں چلتی پانچ گھنٹے لگتے ہیں وہاں پر ہم نے ٹکٹ دیکھی ہے ماں ویٹنگ بجا رہی ہے تتکاہب د تتکاہ بجا رہی بجا رہے ہیں بھائی جان کہہ رہے کیا کرے میں کہ چلو ایسے کرتے ہیں جون کی چھٹیاں ختم ہونے کے بع ایک سے سات ت کی چھٹیاں ہم وہاں چل جاتے ہیں تو کہہ رہا ہے میرے بھائی جان کا بھی بھائی جان نے بھی نا تعلیم کھلی ہوئی ہے میرے بھائی جان کے پاس میں وہ بچوں مطلب وہ آپ میجر ہے وہاں بچوں کے پیچھے کرتے ہیں پھر وہ کہہ رہا تھا کہ وہاںج جان کے بعد اس کچھھر ہو جیں گے میں کہیں نہیں ج سکتا
بالکل بالکل پھر تعلیم وغیرہ بھی دنے لگتی ہے
سات تاریخوں کی آھ تاریخ سے بچوں کے اسکول وہ شرو ہے ن
ہاں جی
کہ نہیں نہیں کہتےھر اسکول کی صفائیاں کرنی پڑتی ہیں پانی کی ٹینکی دیکھنی ہے سارے کلاسیں دیکنے صاف ستھر استری کرنی ہے ایسے تھوڑا تعلیم دی جاتی بچوں کو مگر یہ بھی صحیح ہے کہہ رہے تھے نہیں ابھی چلو جانا ہے تو یہبھی چونگ چھٹٹییاں کے آخری میں چلتے ہیں دو تین دن لگا کے آتے ہیں بابھی جان میں کہہ آ رہی تھی جاننے کے لیے تو کہہ رہے تھے بہن ت بھی چل ت بھی آئی ہوئی مگر چلو دیکھ لیتے آ تیکھیں ٹکٹا ہی نہیں آ ساری ویٹنگ میں ہے
کچ ک سے یں مل ہی نہیں رہی ہیں چھٹیوں کی وجہ سے نہا سارے ہی گھومنے لگے ہوئے ہیں تو ٹکٹیں بھی کہیں سے کہیں تک ہی نہیں مل رہی ہیں
ہوں صحی فرمایا آپ بو صحی فرمایا آ رمائیے
ہاں جی اور تو کھیز کا مسئلہ نہیں ہے پ کٹوں کا مسئلہ ہے کتنے مل گیا سارا کام صحی ہو جائے پر ڈبے آج کل مل ہی نہیں رہی ہیں
ہماری میری بھابھی ہیں وہ بھی مطلب باہر ہی رہتی ہیں وہ بھی سوچ رہی تھی آپ کے والد صاحب کے جانے کے لیے پر انہیں ٹکٹیں نہیں ملی کتے آ ہی نہیں ہو پ رہی تھی بچے چھوٹے بچے ہیں تو ا اے سی کے بنا تو جایا ہی نہیں جاتا
نہیں جایا جاتا بچوں کے سھ اے سی کے بنا بچوں کو اے سی چاہیے گرمی ہو اتنی ہے کچھ کہنا ہے ات کی دقت نہیں آپ آپ کو ت پانی میں کتنا پینا چاہیے گرمیوں میں بہت زیادہ
ہ چلو ہم آپ سے بعد میں بات کرتے آپ سے بات کر کے بہت ہمیں خوشی ملی ہے
ہے اللہ حافظ
خدا اللہ حافظ